السلام علیکم
وعلیکم السلام
کہہ رے سےے ہیں آپ
جی اللہ کا کر میں آپ بتائیے
جی الحمد للہ میں بھی ٹھیک اور بتائیے کیا کری تھی آپ
کچھ نہیں بس لیٹی ہی ت میں
اچھا اچھا
جی
آج کا ہمارا ٹاپک ہے سوشل میڈیا سوشل میڈیا مطلب واٹس اپ انسٹاگرام یوٹیوب تو آپ کی کیا رائے ہے ان سب کے اوپر
اچھا
جی کیا رہاائے ہے آپ کن کے اوپر
انہیں نہیں چلانا چاہیے زیادہ تر
ہوں
زیادہ تر اس انسٹاگرام سے فیس بک سے دور رہنا چاہیے اثر پڑتا ہے کافی حد تک اثر پڑتا ہے زیادہ تر ان لوگوں پر اثر پڑتا ہے جو ففٹیین ایڈ بس کی ہے الڑک
ہوں
اور جو بگڑ رہی ہے اس ٹائم پہ
ھمم
ان پہ سب سے زیادہ اثر پڑتا ہے یہ فیس بک ن چلانا چاہیے ان انسٹا گارم میں چلانا چاہیے انہیں صرف خالی ایک واٹسپ ضرور چلانا چاہیے واٹس ایپ میں کچھ نہیں ہوتا
اچھا واٹسپ پہ کچھ نہیں ہوتا ایسے کیسے کہہ سکتے ہیں آپ واٹسپ میں کچھ نہیں ہوتا
واٹسپ میں صرف خالی ایک کپ نہیں جوائنٹ کے لوگ ہوتے
ہ بٹ واٹس ایپ پر تو ہم کسی سے بھی بات کر سکتے ہیں
ہاں ویسے آپ کسی سے ہی بات کر سکتے ہو لیکن جیسے انسٹاگرام میں اور فیس بک میں ہوتا ہے ایسا نہیں ہوتا واٹسپ میں
جی یہ بھی بات ہے خیر
ھمم
ہمیں خیر سوشل میڈیا بہت کم یوز کرنا چاہیے جیسے کہ یہ واٹسپ ہے انسٹاگرام ہے انسٹاگرام تو بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے
جی جی بالکل
یہ ہمارے ہمارے لیے نقصان دہوا بہت زد ہماری آنکھیں ہماری آنکھیں کہ ہماری باڈی سب کچھ خراب ہو جاتی تین کی وجہ سے ہی صرف فون فون آج کل کے آج کل کی جو یوتھ ہے آج کل کی جو جنریشن ہے سب کو خراب کرییا فون
جی جی بالکل سب سے زیادہ خراب کر رہی ہے
صحیح طریقے سے یوز کریں فون کو تو یہ بہت اچھی چیز ہے اور اگر ہم غلط طریقے سے یوز کر رہے ہیں تو یہ بہت غلط چیز ہے
اس سے زیادہ کوئی بری ہے ہی نہیں
جی بٹ اگر آپ ہاں صی چیز کے لیے یوز کریں جیسے کہ اب آپ کو کھانا بنانا نہیں آ رہا آپ چاہ رہی ہیں چکن کی ریسیپی دیکھیں یوٹیوب پر تو آپ یوٹیوب پر دیکھ سکتی ہیں تو بہت اچھی چیز بھی ہے ویسے یہ آپ جیسے آپ سے سلائی نہیں آ رہی آپ اس سے مہندی نہیں آ رہی بہت ساری چیزیں آپ سے نہیں آ رہی ہیں یوٹیوب پر سرچ کر لو
جی بالکل
ج یوٹیوب پر تو سب چیزیں بہت اسٹیپ بائی اسٹیپ سکھاتے ہیں ہر چیز بہت اچھے سے سکھاتے ہیں تو اچھی چیز بھی ہے اگر آپ اچھے طریقے سے
جی لیکن بس سے لوگ بہت گندی طریقے سے استعمال کر رہے ہیں تو آج کل میں یہی چیز بری ہو گئی ہے
جی یہ بھی بات ہے بہت لوگوں نے بہت غلط کر دیا ہے بہت غلط طریقے سے یوز کر رہے ہیں بہت بدنام ہو رہا ہے ان لوگوں کی وجہ سے اور لوگ بھی خیر
جی
ہمیں کیا کرنا ان سے کہ ہم ہمیں اپنے اوپر دھیان دینا چاہیے کہ ہم صحیح سے مطلب ہم صحیح طریقے سے یوز کریں اپنے فون کو اپنے سوشل میڈیا کو ایک لمیٹیڈ ٹائم رکھے یہ مطلب ایک سیمت سمے ره رکھیں کہ یہ ہمیں اسی ٹائم یوز کرنا اس کے بعد نہیں کرنا
جی
جی تو یہی ہے کہ ہمیں بہت کم یوز کرنا چاہیے فون اور بچوں کے ہاتھ میں تو بالکل بھی نہیں دینا چاہیے
ہوں جی آج کل کے بچے تو چھوٹے چھوٹے ہی چلانا سیکھ رہے ہیں
نہیں تو ان کی ماؤں کی غلطی ہے کہ ان کے ہاتھ میں دے کیوں رہیں ہے فون ان کے سامنے کیوں چلا رہی ہیں بیٹھ کر
ہوں یہ بھی ہے
جی یہی تو غلطی ہے سب سے بڑی کہ آپ ان کے سامنے کیوں چلا رہی ہیں بیٹھ کر
ہوں جی بس یہی سمجھ میں آ جائے بس یہ بات سمجھ میں آ جائے تو سے سچی کیا بات ہے پھر
صحی بات ہے پر یہ بات ہر کوئی نہیں سمجھتا نا
جی بالکل ہم سمجھ جائیں گے آپ سمجھ جائیں گے لیکن مھ سامنے والا نہیں سمجھے گا کیا ہم کیا کہنا چاہ رہے ہیں
انہی یہی لے لیا کہ ہم مطلب پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں ان سے
جی جی
کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا ایک دم سے ہر کسی کے نہیں آتی ہے اس بات سمجھ
جی بالکل
خیر ہمیں مطلب ہمیں خود کو بھی ہم بڑے ہیں ہمیں خود کو بھی بہت کم چلانا چاہیے فون کیوکی ہماری آنکھوں پر ہمارے دماغ پر بہت اثر ہوتا ہے ہم جب فون چلاتے ہم ہپٹٹائز ہو جاتے ہیں پورے ہمیں کہیں سے آواز نہیں آتی ہمیں کچھ سنائی
نیند آنے لگتی ہے آنکھوں میں
فوکس فون پر ہوتا کہ فون میں کیا چل رہا ہے اور کچھ نہیں پتا کہ سامنے سے کون آ رہا ہے پیچھے سے کون آ رہا ہے کچھ نہیں پتا
جی بالکل
تو اس لیے فون کم چلانا چاہیے کہ مطلب ہمارے دماغ پر ہماری آنکھوں پر اتنا اثر نہ پڑے زیادہ
جی بالکل اس سے تو کچھ زیادہ ہی ہنٹائز ہوتے ہیں انسان دیکھتے دیکھتے میں سو جاتا ہے
ہ
دیکھتے دیکھتے میں سو جاتے ہیں بچے ب تک بچوں کو تک میں یہ عادت ہو گئی ہے اب دیکھتے دیکھتے ت میں سو جاتے مچھے
جی جی صحی کہنے ہیں ہیلو
جی آپ کی آواز بہت ہلکی آ رہی ہے جی ابھی تھوڑی سی ٹھیک ہوئی ہے
اچھا اچھا
ہوں جی
کیا رائے ہے آپ کی فون کے اوپر مطلب فون دس دسر وہ بتا دیجیے آپ مجھے دس نقصان اور دس فائدے فون کے
نقصان تو بہت ہی ہے دیکھا جائے تو
کیا کیا نقصان ہے آپ کی نظر میں کیا کیا نقصان ہے بتائیے ذرا مجھے کیسے کیسے ہے
نقصان تو بہت ہی ہےے ایک دو فون لے لے کے دے دو تو یہ پھر غلط فائدہ اٹھاتے ہیں پھر اگر نئی فون دو تو اس پہ لڑائی جھگڑے ہیں دینا بھی ہے ایک نہیں بھی دینا ہے یہ بھی ہے پھر آج کل پھر جب نہیں دو گے تو چھوٹے بچے پھر کہ دیں گے کیسے وہ کریں گے پھر ماںؤ کو کام بھی کرنا پڑتا ہے وہ پھر چاہے پھر ہسبینڈ کا کوونچاہیے نہیں تو ت بچوں کو دینے کے لیے کہ تاکہ بچے بیٹھ رہے ہیں اور
نہیں نہیں نہیں یہ بات غلط ہے بالکل غلط ہے کہ بچے کا آپ کام کریں اور بچے فون دیکھیں فون د ہو مت فون کی عادت ہی م ڈل و وہ مانگیں گے ہی نہیں پھر
جی میں آج کل کی جنریشن بتا رہی ہوں کہ یہ یہ ہے
جی یہ بھی بات ہے خیر
کیونکہ زیادہ تر مائیں اپنے کام دیکھ رہی ہیں پہلے بچوں کو بھی دیکھ رہی ہے
ہوں
کام کرنا ہوتا ہوتا ہے تو چکھٹ جتی فون دیا اور اپنا کام کر لیا پھر بچے سے لے لیا فون وہ جو اثر پڑ رہا ہے بچے پہ وہ غلط ہے نا
ہاں یہ بھی بات ہے بہت غلط ہے بچے کے اوپر جو اثر پڑ رہا ہے وہ بہت غلط ہے کیونکہ آپ ابھی سے فون دکھ آئیں گی اسے چھوٹے سے ہی تو کیا اس کے اوپر اس کی آنکھوں کے اوپر فرق پڑے گا ایسے تو اس کے بڑے ہوتے ہوتے ہیں موٹے لینسوں کا چشم لگ جائے گا اور
جی۔ پھر اس چکر میں ہسبینڈ وائف میں لڑای۔ اپ نے مجھے فون نہیں دلایا۔
جی جی جی فون کے اوپر تو خیر بہت لڑائیں سنی ہیں ہم نے بھی بہت لڑائی ہوتی ہیں فون کے اوپر تو۔ بہت غلط ہے یہ یہ چیز بہت غلط ہے۔
جی بلکل۔
بچوں کے ہاتھ میں تو بالکل فون نہیں دینا چاہیے بالکل نہیں دکھانا چاہیے بالکل بھی نہیں۔ ان کے اوپر بہت برا اثر پڑتا ہے فون کا۔
جی بالکل یہ تو ہے بہت۔ اثر پڑتا ہے۔
ہوتے ان کا دماغ بالکل جو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے نا ہمارے اندر کی مطلب۔ مطلب ہم یہ کر لیں وہ کر لیں یہ سب کچھ ختم ہو جاتی ہے۔ ہم لیزی ہو جاتے ہیں۔ آلسی ہو جاتا ہے ہم بہت زیادہ فون دیکھتے۔ رہتے کہ ہم لیٹے ہوئے ہم فون دیکھ رہے ہیں ہم بیٹھے ہوئے ہیں ہم فون دیکھ رہے ہیں ہم ہمارے کوئی اور ہم نے ہم سے فون لے لیا ہمارے کوئی اور کام سمجھ میں نہیں آ رہا ہم چڑ چڑ ہو رہے ہیں رو رہے ہیں۔ تو یہ تو غلط ہے نا ایسے۔
یہ بات تو ہے۔
بہت غلط ہے یہ چیز۔
آج کل کی جنریشن کہاں سمجھ رہی ہے۔
نہیں انہیں انہیں ان کی ماں ماں سمجھاائے نا تو ماں سے سمجھیں گے وہ۔
ہوں۔
جی۔
آج کل تو ماحول ہی بہت زیادہ سب سے زیادہ فون سے ہی خراب ہے کس چیز سے خراب ہے فون سے ہی خراب ہے۔
جی فون سے ہی ماحول خراب ہو رہا ہے فون پر الٹی سیدھی چیزیں دیکھ رہے ہیں بچے ہی دیکھ رہے ہیں۔
جی بالکل۔
بڑوں کے اندر فون چلانے کا شوق ختم ہو گیا بچوں کے اندر فون چلانے کا شوق اتنا ہے کہ آپ ان کے ہاتھ میں تین چار گھنٹے دے دو وہ بیٹھ جائیں گے تین چار گھنٹے کے لیے۔
جی بالکل ایک روبوٹ کی طرح بیٹھ جائےیں گے۔
جی ہپنوٹائز ہو جاتا ہے نا وہ پورے۔
ہوں۔
یہ چز غلط ہے خیر۔
ہوں۔
اور بتائیں آپ کی نظروں میں اور کیا کیا غلط ہے فون کو لے کر۔
بس میری نظروں میں تو خیر یہی اتنا ہی سب کچھ رہا ہے۔ ہے ابھی تو باقی ابھی اور دماغ میں نہیں آ رہا ہے۔
نہیں نہیں تو مطلب جو چیز غلط ہے وہ تو غلط ہے نا۔ اب آپ کو یہ سوچنے کی کیا ضرورت پڑی ہے کہ مطلب یہ ایس۔
ہوں یہ بات تو ہے۔
چلیے خیر پھر بات کرتے ہیں ان شاء اللہ ٹائم ہو گیا ہمارا پورا پھر بات۔
چلیے ٹھیک ہے اللہ حافظ
بس
اللہ حافظ